ہیلو ہاں جی سلام
وعلیکم السلام کیسیے ہیں آپ
جی ماش بس میں بیٹھی ہوئی ہوں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے ہمارے یہاں پہ وہ میں چھت پہ بیٹھی ہوئی ہوں
اور سب خیریت سےہے
جی ماشاء اللہ بل جی جی سب خیریت آپ بتائیے آپ کے یہاں پہ سب خیریت سی ہیں
جی انشاء اللہ سب خیریت سے ہے ہم بھی یوں ہی بیٹھے ہوئے تھے ہم نے سوچا چلی اب سے تھوڑی گفتگو کر لی جائے
جی ماشاء اللہ بالکل بالکل صحیح سوچا آپ نے اور کھانا لائی
جی کھانا وانا بس ہو رہا ہے ہمارے گھر پہ آپ بتائیے آپ کے گھر پہ ہو گیا
جی ماشاء اللہ میری گھر پہ بھی اج تو میری امی جان تھا
جی جی ہم کہہ رہے تھے دیکھیے اب ہم اتنی دور رہتے ہیں ہم ایک دوسرے سے کیسے جڑ جات موبائل فون کے ذریعے وہ اتنی دور رہ کر بھی ہم اتنی مطلب ایسا ہو موبائل فون سے ہم اتنے پاسٹ سے بات کر لیتے ہیں لگتا ہے
جی جی ماشاء اللہ بالکل صحیح فرما رہی ہو جی پہلے کیا تھا کہ پہلے کے زمانے میں کیا تھا خط بھیجی جاتی تھی تو خط بیجنے میں نا سارے دن لگ جاتے
بالکل صحیح کہہ رہی ہے اپ
باتھ اور آج کیا ہے جو دور رہنے والے رشتے دار ہیں دوست ہیں یا کوئی بھی ہے نا کوئی بھی سوچنا دینے میں کہ ہاں ایک منٹ بھی نہیں لگتی ہے ان کے پاس بولتے یا تو آپ میسج وغیرہ کر لو یا پھر ان کے پاس
بالکل صحیح بالکل صحیح فرما رہی ہےآپ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ موبائل فون مطلب اتنی اچھی چیز ہے جس کے ذریعے ہمیں اتنی دور ہے رہ کر بھی ہم ایک دوسرے سے بات کر لیتے ہیں
جی ہاں ماشا اللہ بالکل صحیح فرما رہی ہے بہت ہی زیادہ ضروری ہین مبآ ئل فون ہمارے لیے اور موبائل فون سرف بات کرنے کے لیے ہی نہیں بلکہ تعلیم کے لیے بھی بہت ہی زیادہ فائدے مند ہوتا ہے
بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ مطلب ایسا ہوتا ہے اگر موبائل فون نہ رہے تو ہم ایک دوسرے کی حال چال ہی نہیں پوچھ سکتے مطلب ہم کتنی ساری چیزیں ایسا ہوتا ہے ہم کتنی نیوز ہو گئی کتنی ساری چیزیں ہوگی جو ہم مطلب ہماری لائف سے ہم مس کر دیں گے اس ساری چیزوں کو
جی جی ماشاء اللہ بالکل صحیح فرما رہی ہو جی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں موبائل فون پہ جنہیں ہم گھر بیٹھے دیکھ سکتے ہیں
بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ
یہ فالتو جو ودیارتھی نا موبائل فون تو ودارتھی کتابوں سے پڑھنے میں کیا انہیں ڈر لگتا ہے تو وہ کچھ نہیں تو موبائل فو نوں میں کیا آن لائن کلاس وغیرہ لے سکتی ہیں
بالکل صحیح ہے فرمارائے ہیں
حاصل کر سکتی ہیں
وہی تو جیسے بچوں کو ہوتا ہے ان کو کتابوں سے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہو یا پھر اسکول میں کچھ سمجھ نہ آیا ہوں تو وہ موبائل فون میں نکال کر سب سمجھ سکتے ہیں مطلب ایسا کچھ نہیں ہے کہ ان کو ایک کی بار کو سمجھنا پڑے وہ جتنی بار چاہیں اتنی بار سمجھ سکتے ہیں اچھے سے
جی ہاں ماشاء اللہ بالکل بالکل صحیح فرمارہی ہو سمجھ سکتا ہے اور نہ ہم
اب ہمیں ہی دیکھ لیجیے جی جی
میں بھی نا جب کبھی پڑھائکے سمبہا ندھ ویڈیو یا پھر آن لائن کلاسز وغیرہ موبائل فون میں دیکھ لیتی ہوں
ہمارا بھی یہی جیسے ہمیں کچھ کبھی بنانا ہوتا ہے کوکنگ کا ہمیں شوق ہے بہت سے زیادہ تو ہمیں جیسے کچھ بنانا ہوتا ہے تو ہم موبائل میں دیکھ کر کے اور وہ اتنی اچھی ریسیپی بتاتے ہیں اس میں کی وہ چیز اتنی بےحد مطلب لؤ وہ اتنی لاجواب چیز بنتی ہے کہ ہم دیکھ دیکھ کر ہم بنا بنا کےا تنی ساری چیزیں سیکھ گیے موبائل سے
جی ہاں ماشاء اللہ بلکل اور آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کی اگر ہمارا کچھ کھانے کا من ہوتا ہے یا پھر ہمیں کچھ کپڑے خریدنے ہیں ہمارے پاس تو کپڑے ہی نیہی ہے تو نا گھر بیٹھے بیٹھیے موبائل فون سے آڈر کر دو سارا سامان ہمارے پاس آ جاتا ہے
بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ مطلب جیسے آپکا کچھ ہمارا کچھ کھانے پینے کا من کر گیا تو ہم آدھی رات کو بھی کچھ منگا سکتے ہیں فون کے ذریعے سے
جی جی ہاں ماشاء آلہ بھائی
ایسی ہی ہم آن لائن کپ پڑے بھی آڈر کر سکتے ہیں آن لائن گھر کی چیزیں بھی آڈر مطلب ہم جو چاہیں وہ منگا سکت تے فون کس سے فون کے ذریعے سے ہم ساری چیزیں کر سکتے ہیں پر ایسا ہے کہ موبائل فون ایک طرح سے نقصان بھی ہے اگر ہم اس کا غلط استعمال کریں تو
ہاں جی ھو نا بہت ہی جلد موبائل فون کی موبائل فون کو نا صحیح طریقے سے اپیوگ کرنا چاہیے غلط غلط جگہ پہ تو بلکل اپیوگ نہیں کرنا چاہیے موبائل فون
جی بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ
موبائل فون نا ہمارے لیے نقصان دائک ہوتا ہے بےحد ہی زیادہ نقصان دائک ہوتا ہے فائدے دائک ہوتا ہے دونوں
اب ہمیں ہمیں اس اسی لیے مطلب ہمیں موبائل فون کا استعمال بالکل ہی بھی ایک دم غلط چیزوں کے لیے نہیں کرنا چاہیے ہمیں ایک دم مطلب اس میں ہماری اتنی ساری چیزیں سیکھ سکتے ہیں ہم جو چاہیں وہ سیکھ سکتے ہیں چھ چھوٹے بچے آج کل دیکھ کر اتنی ساری چیزیں سیکھ جا رہے ہیں کہ ہمیں ان کو کچھ بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے وہ ساری چیزیں پہلے سے ہی جانتے ہیں
جی جی ہاں ماشاء اللہ بالکل صحیح فرما رہی ہے ہاں
اسی موبائل فون کے ذریعے اس سے ہمیں ساری نیوز ہمارے آس پاس جو ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں ان ساری چیزوں کا علم ہو تا ہے کہ ہاں ہمارے اگل بگل یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں
جی ایسا اگر زیادہ استعمال کیا جائے موبائل تو نا وقت برباد ہو سکتا ہے کئی بچوں کو آپ نے دیکھا ہوگا گھنٹوں اتی رہتی ہیں سوشل میڈیا میں مشغول رہتی ہیں یہ کمی نا جو ہم امی جان ہے نا ان ان کی ہوتی ہے بچت ہوتا ہے تو اسے نا ترنت موبائل فون دے دیتی ہے لے بچہ کو تو نا یہ کتنا ہانیکارک ہوتا ہے بچوں کی یہ ماشاء اللہ میرے حساب سے نا جتنی بھی ہم جو ہماہتے بچوں کو نا موبائل فون کو بالکل بھی نہیں دینا چاہیے
جی بالکل صحیح کہہ رہی مطلب ایسا ہے کہ فون کا استعمال بہت کم ہی کرنا چاہیے اور چھوٹے بچوں کو تو نہیں کرنا چاہیے ان کی آنکھیں خراب ہوتی ہیں
جی جی ہاں بالکل چھوٹے بچے یہاں آنکھوں پر نا بہت ہی زیادہ اثر پڑتا ہے موبائل فون کا پھر بھی نا بچوں کی کمی یہ چتا ہم بڑے لوگوں کو ہوتی ہے یہ ہم بچوں کو نا موبائل فون دے دیتی ہیں بچوں کو بگاڑتی ہاتھ جو ان کی امی جان وغیرہ ہوتی ہے ان کا نا پورا پورا ہاتھ ہوتا ہے بچوں کو بیگاڑ
بعد میں دوش پھر موبائل فون کو دیا جاتا ہے کہ موبائل فون سے بچ ے بگڑ گئے پر یہ صحیح چیزیں تو سمجھانا ممی ابو کا ہی کام رہتا ہے نا مطلب گھر کےبڑوں کا کہ بچے کتنی دیر کیا چیز دیکھ رہے ہیں کیا چیز کا استعمال کر رہے ہیں وہ ساری چیزیں بڑوں کے اوپر ہی رہتی ہے کہ وہ بچوں کو دھیان دیں
جی جی ماش
بچوں کو ٹھرایا جاتا ہے اور کمی نہا بڑے لوگوں کی ہوتی ہے وہ نا بچپن سے ہی موبائل فون دینا ہی نہیں چاہیے بالکل بھی ایک پرسینٹ بھی نہیں دینا
بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ مطلب ایسا ہے کہ بڑے لوگوں کے اندر یہ کنفیو تی ہو جاتی ہے کہ وہ بچوں کے ساتھ نہیں رہتے جب وہ موبائل فون یوز کر رہے ہوتے ہیں ایسا رہتا ہے کہ بچے اگر کچھ چیز استعمال کرے تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز کس طرح سے اور کس کیا کیا چیزیں اس میں دیکھ رہے ہیں جو بھی اب کچھ کچھ بچے ہوتے ہیں اتنے گیمس کھیلتے ہیں کہ ان کی آنکھیں اتنی چھوٹی ایج میں خراب ہو جاتی ہے ان کو چشمے لگ جاتے ہیں
ماشاءاللہ بالکل صحیح فرما رہی ہو بیٹا آپ ویسے نا آپ نے دیکھا ہوگا موبائل فون کے کچھ فائدے ہے کچھ نقصان بھی ہوتے ہیں اور پہلے کے زمانے میں کیا تھا کہ پہلے کے زمانے میں تصویر وغیرہ کی جاتی تھی تو ہمیں بازار میں جانا ہوتا تھا وہ بازار میں
جی بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ مطلب جس تصویروں کے لیے بھی ہمیں اتنی چکر لگانے پڑتے تھے ادھر ادھر مطلب پوری ارد گرد سب جگہ گھومنا پڑتا تھا اب ہم موبائل فون کے ذریعے گھر پہ اپنی تصویریں لے سکتے ہیں
ہاں ماشاء اللہ بالکل
مطلب ہماری یہ زندگی کے خوبصورت پل ہم موبائل فون کے ذریعے ہی ہم ریکارڈ کر سکتے ہیں
جی ہاں ماشاء اللہ بہت اب نہ ہر خاص لمحہ کو نہ تصویر میں قید کیا جا سکتا ہے
جی ماشاء اللہ مطلب ایسا ہے کہ موبائل ہے تو ابھی تو ہماری لائف کا بالکل ایک دم حصہ بن چکا ہے موبائل فون
جی ہاں ماشاء جی کل آ رہی ہو میں نے نہ نا دیکھا تھا میری باجی کا بیٹا تھا میری باجی اتنا موبائل فون چلاتا تھا وہ نا اس کی بچپن سے یہ آنکھیں خراب ہو گئی اسے کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا ہے
جی ایسا ہو ہوتا ہے کہ مطلب کہ چھوٹے بچوں کی آنکھیں کمزور ہوتی ہیں تو وہ زیادہ موبائل فون یوز کرتے ہیں تو ان کی آنکھیں اور جلدی خراب ہو جاتی ہیں اور آج کل کے بچے بچے تو بالکل مانتے ہی نہیں ہم کہتے ہیں موبائل فون ہے تو بہت اچھی چیز پر اس کا استعمال بھی اچھی چیزوں کے لیے ہی کیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے
جی ہاں ماشاء اللہ بالکل ویسے نا موبائل فون کا اپیوگ نہ سمجھداری سے ہی کرنا چاہیے
بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ بالکل صحیح فرما رہی ہیں ہم بھی یہی سوچتے ہیں کہ موبائل فون کا استعمال صرف اچھی چیزوں کے لیے کیا جائے باقی اس میں کوئی برائی نہیں ہے بس انسان اس کا استعمال اچھے سے کرے
جی ہاں ماشاء اللہ بالکل اور نا ہمیں جو جانکاری ہوتی ہر جانکاری کرنا ہمیں ہر خبر کو جلدی یقین نہیں کرنا چاہیے موبائل نے نا ہماری زندگی کو آسان بنا دیا ہے لیکن نا اس کا صحیح استعمال پڑھنا بھی تو ہماری ذمہ داری ہے
بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ چلیے آپ سے گفتگو کر کے ہمیں بہت اچھا لگا
جی مجھے بھی آپ سے موبائل فون کے بارے میں گفتگو کر کے بے حد ہی زیادہ اچھا لگا چلو ٹھیک ہے اللہ حافظ
اللہ حافظ